ہلو بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے ابو جان امی جان
جی شکر اللہ کا اور آپ سنیں کیا کر رہے ہو
ہاں بھائی جان تو میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا نہایا اور اب ٹہلنے گیا تھا برا بھی آیا گھر
چلو جی ٹھیک ہے اور سناؤ چائے پی لیا اپنی
ہاں بھائی جان تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کچھ بات ہی کر لیتے ہیں وہاں آپ سے تو آپ کو تو پتاہ ہی ہے آج کل مطلب کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ایک انسانوں کے لئے نہیں
جی بے شک آج کل کے زمانے میں تو تعلیم کی ایک اہم ضرورت ہے سب کو
ہاں بھجان تو آج میں مطلب کہ ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے پیسہ گھر اور گاڑی ایک دن ختم ہو سکتا ہے لیکن جو علم انسان حاصل کرتا ہے نا میری بھائی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ علم ایسی دولت ہے جو کبھی چوری نہیں ہوتی تو تعلیم صرف سکول یا کالج جانے کا نام نہیں ہے تعلیم کا مطلب ہے نئی باتیں سیکھنا اچھی عادتیں اپنانا اور صحیح غلط میں فرق سمجھتا ہ ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو بہتر فاصلے کر سکتا ہے وہ زندگی میں بہتر فاصلے کر سکتا ہے سکتا ہے تو بچپن سے ہی تعلیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے سب سے پہلے ماں باپ ہمیں پھولنا چلنا اور اچھی عادتیں سکھاتے ہیں پھر اسکول میں استاد ہمیں کتاب علم کے ساتھ ساتھ اخلاق آداب اور ذمہ داری بھی سکھاتے ہیں اس طرح ہم دھیرے دھیرے ایک بہتر انسان بنتے ہیں میرے باعث
جی بے شک یہ تو صحیح بات ہے
ہاں بھائی جان بتائیے آپ
ہاں عم تو آج کل کے زمانے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی ہے جس اس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو میرے حساب سے آج کل مزدوری بھی نہیں کر سکتا
ہاں بھائی جان
اور ہمیں تو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس علم کا فائدہ اٹھائے اور جتنا ہو سکے کہ علم حاصل کرتے رہے تو تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے رہے اور آپ کو پت ہی ہے کہ ہر کسی چیز میں آج کل علم لگتا ہے چاہے وہ کوئی چیز منگوانا ہو چاہے وہ کوئی چیز چلانا ہو یا کوئی چیز بھی ہو ہماری دنیا میں دیکھیے فون ہو گیا یا آج کل اتنی مشینینیں آ رہی ہیں جن سے ہمارا کام دن ب دن آسان ہوتا جا رہا ہے
ہاں بھائی جان
ہاں وہی اس ان مشینوں کو جلا سکتا ہے ان سے کام کر سک سکتا ہے جن کو ان چیز کی تعلیم ہو جن کو ان چیز کی پتہ ہو
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے تو بائی چانس مطلب کہ آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے ہر فیلڈ میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر بننا ہو انجینئر بننا ہو یا ٹیچر بننا ہو اور بھی کئی سارے جیسے کہ پولیس آفیسر ویکل بزنس مین یا کمپیوٹر ایکسپرٹ بناؤ تو ہر شخص کو کامیاب ہونے کے لئے پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے پہلے مطلب کہ اس جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اس میں ڈگری بھی مل جاتی ہے تو پھر پھر انسان یہ سب بن سکتا ہے ان سب فیلڈوں میں تو تعلیم انسان مطلب کہ کا سوچ کا سوچنے کا طریقہ بدل دیتی ہے مطلب کہ اس تو تعلیم یافتہ انسان کہہ افواہوں پر یقین نہیں کرتا وہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے تو ایک تعلیم یافتہ شخص صرف اپنا نہیں بلکہ اپنی گھر اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کرتا ہے جب کسی ملک مطلب کہ ک زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو وہ ملک طری ترقی کرتا ہے وہاں روزگار کے نئے نئے موقع پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے نا بھائی جان
جی وشک آ نے تو صحی بات فرمائی دیھی کہ پڑھائی لکھائی سے تو انسان لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے جو اسی سے انسان آج کل کے زمانے میں ایک اچھا اچھی نوکری حاصل کر سکتا ہے یا زیادہ پیسے کما سکتا ہے یا اپنے اندر جو ہے نا کہ خود پر دار و مدار ہونے کا وہ جذبہ اندر سے جاگ جاتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ سے خود کام کروں گا خود اپنے آپ کو پالوں گا یا اپنے آپ میں اچھے اچھے آدار ڈالوں گا یا اپنے آپ کو اپنے حساب سے اچھی عزت دوں گا یا دوسروں کو بھی اچھی عزت دوں گا اور ایک اچھا ناگرک بن کے رہوں گا اور جو آپ جو کسی چیز میں فرق کرتا ہے چاہے غریب میں امیر ہے اس میں وہ فرق نہیں کرتا یا یہ لڑکیاں لڑکے ان میں بھی فرق نہیں ہوتا ہے کہ سب یکجا ہے سب کے پاس اپنے اپنے حقوق ہے ہر کوئی انسان ہر کوئی چیز کر سکتا ہے لیکن ایک حد میں
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی ملب کیا اگر کسی گھر میں تعلیم تعلیم نہ ہوناا تو وہاں مطلب کہ جہالت بڑھ جاتی ہے لیکن جہالت کی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اکثر مانا کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر مطلب کہ جو تعلیمیافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہالت سے اکثر ہی دور رہتے ہیں کیونکہ انہیں پر اس میں سے کچھ نہیں ملتا ج حالت کرنے سے تو اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دے ہے نا
جی بے شک ہاں ہم تو خود مختصر بنتے ہیں کا یہ تعلیم سے اچھے اخلاق سیکھ جاتے ہیں جو دوسروں کی عزت کرنا سیکھتے ہیں جہالت ہم میں سے ختم ہو جاتی ہے صحیح اور غلط کا ہم فرق کر سکتے ہیں
ہاں بھ
جو جرموں کو بھی ہم اس سے کم کر سکتے ہیں بہت سے فائدے ہیں جو ہم ایسے کہہ سکتے کہ آپس میں بات چیت اچھی ہوتی ہے ہم بہتر فیصلے لے سکتے ہیں مسائل جو بھی مشکل مسائل ہیں انہیں آسان آسان طریقوں میں انہیں حل کر سکتے ہیں ہاں ملک کی ترقی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جتنی جتنی ملک میں آبادی پڑھی لکھی ہوگی تو اتنا ہی ملک آگے ترقی کرے گا
ہاں بھائی جان تو کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے علاقوں میں مطلب کہ لڑکی مطلب کہ لڑکیوں کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ مطل ک ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے جب ایک لڑکی مط کہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے پورے گھر کو بہتر بناتی ہے ایک تعلیم یافتہ ماں مطلب کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور انہیں بہتر مطلب کہ مستقبل دیتی ہے آج مطلب کہ کل آن لائن تعلیم بھی بہت مشہور ہے تو موبائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھا جا سکتا لیکن ہمیں انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے صرف ویڈیوز دیکھنے کے مطلب کہ بچائے ہمیں تعلیم تعلیمی ویڈیوز آن لائن کورسز اور ا باری چیزوں پر بھی وقت دینا چاہے ہے نا
جی بے شک ہاں تعلیمت جو جتنا ملک عالم یافتہ ہوگا تو اس ملک سے جو ہے غریبی وہ بھی کم ہوگی جو بےروزگاری وہ بھی کم ہوگی اور ملک زیادہ سے زیادہ مضبوط بنے گا اور سب سےیز ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں یا صفائی کے بارے میں اس کے بارے میں سبق لکھ دے سکتے ہیں یا اپنے ماحول کی حفاظت کر سکتے ہیں یہ ہم اپنا جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ پانی کی کتنی قلت ہے وہ بچا سکتے ہیں یا درخت لگا سکتے ہیں اور آج کل جو سب سےی وہ چیز ہے جو ہر کسی کو آنی چاہیے چاہے وہ موبائل ہو گیا چاہے وہ کمپیوٹر ہو گیا چاہے وہ اور کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہو گیا اسے ہم چلانا سکھا سیکھ سکتے ہیں اور سب سے سے بڑی بات کہ ہم انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں اس سے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہی تو تعلیم کے اسی کے ساتھ ساتھ میں کہہ دوں گی تعلیم کے ساتھ مطلب کہ محنت بھی ضروری ہے میرے بائے صرف اسکول جانا کافی نہیں ہوتا روزانہ پڑھنا ہوم ورک کرنا بھی مطلب کہ اس میں آتا ہے تو سوال پوچھ اپنا اور دوبارہ مطلب کہ دوبارہ مطلب کہ اس کو ریوائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جو اسٹوڈینٹس محنت کرتے ہیں نا ال ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے تو ہمارے استاد ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو استاد ہمیں صرف ہ کتابیں علم نہیں دیتے بلکہ زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے تو تعلیم کے ساتھ مطلب کہ اچھا اخلاق بھی ضروری ہے تو اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا مان کہ رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں مطلب کہ سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا اور سب کے ساتھ مطلب کہ محبت سے پیش آنا چاہیے آج کے اسٹوڈنٹس کو اپنا مطلب کہ وقت بھی ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہے موبائل گیمز اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت بلکہ ضائع نہیں کرنا چاہیے روز تھوڑا وقت پڑھائی کے لئے رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی محنت ایک دن بڑی کامیابی بن سکتی ہے نا بھائی جان
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی کہ ہم میں اخلاق بھی ہونی چاہیے خالی پڑھائی وہ کہتے ہیں نا کہ علم سے بڑ ادب ہے جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس عم بھی ہو سکتا ہے لیکن جس کے پاس عم ہوتا ہے اس کے بعس ادب ہو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے
ہاں بھائی جان
تو ہمیں چاہے ہاں آپ نے یہ صحیح بات فرمائی ہاں میں اس بات سے پورا مطمئن ہوں کہ ہاں ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھنا چاہیے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کھانے پینے کا یا کسی کے ساتھ بول بات چیت کرنے کا انداز یا بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا انداز یا چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کا انداز یہ سبھی ہم علم سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو ہے معاشرے میں عزت بند آدمی بن سکتا ہیں یا اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں یا ہم اپنی خاندان کی جو آبرو ہے اسے بڑا سک س ہیں عزت ہے اسے بڑھا سکتے ہیں جس سے اگر سارے ایسے ہی کریں گی تو اس سے ہمارے معاشرے کی مدد ہوگی اور ہمارے ہمارا ملک جو زیادہ سے زیادہ ترکی کرے گا
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہمارے سب سے قیمتی تحفہ ہے تعلیم سے انسان کی سوچ بل مطلب کہ بڑھتی ہے اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے اور اس کا کردار مضبوط بنتا ہے تو ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہے لائک کہ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہے کہ ہم مطلب کہ جس کو بھی دیکھیں گے اس کی مدد کریں گے اگر ہم کر سکیں تو ان کو پڑھائیں لکھائیں گے ہے نا تو اسی کے ساتھ س آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا
جی بے شک آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگا بہت سیکھنے کو میرا اللہ آپ کو سلامت رکھیے اللہ حافظ